ہلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی شکر شکر گھر بھی سب ٹھیک ہے ہاں جی آپ کو متنا کھ اور آ رہا ہے
ابھی ہے مجھے
ہاں
نہیں نہیں اتنا نہیں آ رہا ہے مطلب نا وہ خر تھوڑا تھوڑا ہو رہا
ایسا چلتا ہے اتنا
سو
جی اور بتائیے آپ ٹھیک ہے میں برابر ابھی فلائی اوور پہ ہوں ماس کو آ کے مجھے کچھ لانا تھا سامان
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور سبزی کیا بنی تھی آج
یہ نا سر گھر پہ مہمان آئے تھے
ہاں ہاں
کو آج کھانا یہ تھا آج کیا ہم لووں نے کل بھی کھا آج بھی کھانا ہے ہاں تو یہی کچھ میٹ وغیرہ لانا تھا
مطلب آج بھی لیٹ ہوگا
جی جی
مطلب آج بھی پھر لیٹ ہی ہوگا ہے نا
جی کون دے رہا تھا جییک ہے
یہ میرا بھائی چارجر ڈھونڈ رہا ہے اس کو صرف چارجر گھوم جاتا ہے
اچھا ٹھیک
تمہیں پتا ہے دکان پہ اب کن کن کو رکھا
کن کن کو
میرے چھوٹے والے بھائی کو اور بیچ والے بھائی کو
قسم سے
قسم سے
اچھا اس کو ہٹایا آپ چاچو والے چاچو والے بیٹے جو نا چاچو کا بیٹا تھا
ہٹایا نہیں اس نے بتایا میں نہیں کروںا کام ہٹایا مطلب نا میں آپ کے آپ کو اس کے بر اس بارے میں بات کروں گی ٹھیک ہے
ہاں آپ کو پتاہ ہے یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ بیچ والا بائک چ رہا تھا نا شاید وہ میڈیکل شاپ پہ وہاں اس کو کیا ہی مل رہا تھا
وہ میڈیکل شاپ پ ہوتا تھا منتھ میں ٹین تھازینڈ ملتے تھے اس سے بہتر یہی ہے
ہاں بہ اس میں تو دس ہی دن میں
وہ نا وہ عزت کے لیے بیٹھتا تھا مطلب نا اس کو گندا لگتا ہے ایسا
اچھا عزت کے لیے ٹھیک
جی جی اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہم اس کے بعد اس بارے میں بات کریں گے یہ نکے نا نماز ائم آپ کو پتہ ہے نکلےا یہ نماز چے میرا پاپا چاچو اور بھی ایک انکل تھا یہ اب آئے اب ان کو کھانا دینا پڑا
اچھا ٹھیک مجھے بتائیے یہ بڑا والا بائک کہاں پہ رہے گا
یہ اب کرے گا دوسری کام
کون سی گاؤں
مطلب اب ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں رہے گا اب ہم بہن مائ اور دادی ہوں گے یہ کرے گا کچھ کام منڈی وغیرہ کا
جی منڈی
ہاں یہ جائے گا منڈی وغیرہ
اچھا ٹھیک نا فرینڈ سارے میں میں
ک ی
وہاں سے ن فرینڈ ایک دو آ رہے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو اپ کیا آپ کچھ نہیں کرے آ بات
وہ سوچیں گے یہ کیا بتا رہا ہے
جی
ہ
اور سنائیے آپ آپ کو آج دن میں بھی چکن ہی بنا تھا
ودی کہ رہا بسما پاگل ہے
آپ یہ کشمیری میں بات کس کے ساتھ کر رہے ہو
جو نا فرینڈ تھا ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں جی ہاں جی
اچھی بات ہے فرینڈ کے ساتھ بھی ٹائم بتانا چاہیے فون کے ساتھ بھی زیادہ فون کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے
بہت سارے فرینڈس شبنم میںم ف سے چھپا رہا ہوں کوئی اور نہ دیکھ لیں جی جی آپ نے میں تھوڑا سا واک اب نہ میں تھوڑا سا واک کرتا ہوں وہاں تک واک
اچھا اچھا
جی جی
زیادہ فون کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے
جی اسے خراب ہو جاتا ہے آنکھیں دماغ سر درد
سب کچھ آنکھیں زیادہ آکھیں ختم ہو جاتی ہے کان
صحیح بات ہے کال ہی پھٹ جاتے ہے اور اپ نماز پڑھتے ہو
نہ نہ میں کہاں پڑھ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں آپ پڑھتی ہو
ہاں ہاں میں پڑھتی ہو میں نے بہت ٹائم ہوا تھا میں نہیں پڑھتی لیکن اب میں نے اور اسٹارٹ کی
اچھا کب سے آج سے
ہاں ہاں انشاء اللہ میں آپ ہر ایک وقت پڑوں گی
یہ تو اچھی بات ہے پاس پڑنے تو اچھی بات ہے جی جی
اور بتایے آپ
بس کیا آپ کو پتہ ہے میں آیا نا یہاں کیا بتا وؤں وہاں پہ بچے دس بارہ بائک بائک پہ بیٹھ گئے
اچھا ٹھیک ہے آپ کو کونسی آپ کو کونسی بائک
مجھے اپنی مائک ساتھ ہے
مطلب اس کا نام کیا مجھے کہاں پتا ہے آپ کو کون سی بائک ہے
مجھے نا آرون بائی ساتھ ہے
اچھا ٹھیک جی آپ کی وہ گئی فرینڈ گئی گھر کزن نا جو آپ کو پسند تھی
اچھا وہ باریہ
جی
پتا نہیں وہ گھر پہ ہی ہوگی شاید جی جی
اس کی متنہ یاد آرہی ہے تمہیں
ہاں یاد تو آ رہی ہے لیکن کیا کرے وہ تو بھی گھر پہ میں گھر جاؤں گا وہ گھر پہ ہی ہوگی ویسے آپ کا نام کیا ہے
میرا نام ہیم سوری میں شیر نہیں کرنا چاہتی
چلے کوئی بات نہیں جب آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہو تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں
جو اس نمبر کا نام سے تو آپ نے نہیں دیکھا اس کا نام کیا چڑتا ہے اس نمبر کا وہی تو میرا نام ہے
تو پھر بتایا کیوں نہیں اس سے پہلے
اب اتنا مطلب وہ نظر انداز کر دیتے ہو ایک تو دیکھا نام اور پھر بھی تم مجھے بتا جیسے تو مجھے جانتے ہی نہیں ہو
ن مطلب میں نے ایسے ہی بتایا جی جی
ٹ ا کوتا ہے جب میں نے ابھی آپ کو بولا نا بولا نا پانچ منٹ مجھے بہن کی بیٹی نے دنا ڈ ہی لگا ہے مجھے بازار میں مجھے بازار حالانکہ اس کو ایک ٹینٹی کا چاکلیٹ لا کے تھا اور ففٹی فائیو کامٹر جو علاق تھا اور وہ ہوتے نا کیا بولتے اس کو وہ ہی دھیان ہوتا ہے نا
جی جی
وہ بوٹل لا گئی تھی
ہاں مجھے ہاں مجھے بت ہے وہ جونا کلرس میں ہوتے الگ الگ
ہاں ہاں ہاں وہ تھرٹی کی بوتل بڑی بوتل تھی
اچ
اس کو پھر بھی بازار جانا تھا پھر میں نے اس کو بھائی کو دیا بولا کہ اس کو مطلب نا گوم چکر کر کیا
اچھا ٹھیک آپ نے دکھایا ہی نہیں پ اس کے کیسے بال ہوئے تھے
اس کو میں نے باہر ٹھیک کیا مطلب نا کنگھی وغیرہ کی ہے اب دکھاؤں گی میں کوئی بات نہیں لیکن مجھے وہت تھوڑی گھنتی لگی
کوٹ وغیرہ اٹھایا
نہیں فوٹو نہیں اٹھائی کیونکہ میں فو ت اھاتی ہوںبجھے بچہ اچھا لگتا ہےجھے آج اچھا لگا وہ
چلیے مجھے دکھانا
کوئی بات نہیں ویسے بھی اس کو پتہ ہے کیوں کاٹے بال اس کو آنکھ پہ ہوتے تھے نا وہ دن بھر
جی جی
اس کو پرابلم ہوتی
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے
ایک حساب سے اس کو اچھا ہی کیا
ہاں اس کو آئیں گے بال واپس یہ کچھ پانچ چھ دن لگتے ہیں ایک پہلے ہاں ہاں
ہماں اور
بس دعا آپ بتائیے کچھ بس کیا یہ بتاؤ آپ تائیے مجھے مجھے تو ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی نا میری باری ہی نہیں آئی
ہاں
یہاں پہ چار بندے تھے دو گئے ابھی دو ہیں
آپ کو جانا تھا تب تک پنیر لانے
کوئی بات نہیں ان کو ابھی ٹائم لگے گا شاید آدھا گھنٹہ وہاں پرہ ابھی دو بندے ہیں پھر میری باری ہے
وہی نا پنیر لا کے رکھو تب تک می اٹ لا کے رکھو پھر چکن لینا ہے
کوئی بات نہیں میں نے اس کو پیسے دیے وہ بس لینی ہے پنیر پنیر والے میٹ والے کو بھی نہیں
میٹ والے کے پاس بھی جانا تھا
میٹ والا نا میرا فرینڈ ہی نہیں ہے ایک حساب سے مطلب اس کو میں نے کال کر گ راکی
ہاں
ایسے میٹ رکھو
اچھا کتنے میں
ایک کے جی پتا نہیں کتنے میں شاید ساھے پچ سو ساھے پانچ سو جن کے ہاں ساھے پانچ سو جی
مجھے نا ناک پہ پمپل نکلا ہے اوپر سے مجھے آجا ایگزائم تھا پھر میں نے ماسک مطلب
اچھے ویسے اگر آپ کا ایگزام تھا کتنے بجے ہوا اسٹارٹ
ہمیں کہاں اسٹارٹ ہوا پوسٹ پون تو ہو گیا
توہینا مطلب کتنے بجے آپ نے بتایا نا ہم نے پیپر بھی دھگیں پکڑے
تمہ نے پتا مجھےبھی دادی نے دیے ٹو ہنڈریڈ روپیز بولا کہ مجھے سو کا کیسا لانا اب لایا نا بھائی نے سو کا اب سو دیے بھائی نے میرے پاس سو میرے ہاتھ میں
ہاں
اب میں سوچ رہی ہوں یہ میں دادی کو واپس دوں یا نہیں
اچھا یہ دادی نے دو سو دییا
ہاں
ٹھیک
اب میں سوچ رہی ہوں یہ میں دادی کو دو واپس ہی لی
ٹھ ٹھ
جی مجھے وہ پانچ سو بھی ایسے ہی ہے
اچا وہ پانچ سو
ہاں اور مجھے تو مجھے کیا ٹینشن ہے مجھے تو ٹ تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ روپیز آئیں گے اپ
نہ تھرٹین ہنڈریڈ سوری آپ کا کچھ غلط چیک ہو رہا ہے
ٹ تھازڈ سکس ہڈریڈ تھر ہنڈریڈ کی ہو
تھر ہڈڈ ففٹی ففٹی
اچھا اچھا جو آپ کے اکانٹ میں نا اس کو ففٹی ففٹیجے مے اکاؤنٹ نمبرہ ڈالے
ہاں میرےکانٹ میں پچس روپئے میں ٹوٹی فائیو روپی ڈالوں اوکے اوکے میں ڈالتا ہوں کوئی بات نہیں ٹینٹی فائیو روپیز آپ کو ب رہا ہے میری بائک بائک پہ کتنے بچے ہو گئے کم سے کم دس بارہ
آپ میرے اکاؤنٹ پہ تھرٹی تھاؤزنڈ ڈالیے پلیز مجھے نا دس ہزار دینے ہیں بہن کو مجھے یاد آئی وہ مجھے مار ڈالی
اچھا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
ہوں ہاں
جی
جی
اور بتائیں گے آپ
آپ اس کے بعد ہی کال کرو گے اور
ہاں ہاں
لیکن پہلے ویٹ کرنا میں پتتاؤوں گی میسج پ ٹھیک ہے
کیوں
میں نا واش روم سے باہر نکلوں گی میں داری کو پہلے پیسے دوں گی مجھے ٹینشن رہتی ہے اوکے
اوکے ٹھیک ہے
چلو آپ لاؤ یہ چکن وغیرہ میں آپ کو میسیج کروں گی ایک منٹ کے بعد پھر کرنا آپ کال
بس د نا مسیج لیکن جلدی مہربانی کر کے
اوکے ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی
چلے اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا